ہ
السلام علیکم ورحمۃ
وعلیکم السلام کیسی ہے اپ
جی خیریت سے ہوں
اور بتائیں جی ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں اللہ کا شکریہ ہے اور بتائیں کے گھر پے سب کیسے ہے
ماشاء اللہ سب لوگ خیریت سے ہیں
جی اور بتائیں کیا ہو رہا ہے گھر پے
جی
ابھی تو ویسے بھی دیکھ رہی ہیں بارش کا موسم ہو رہا ہے تو ہر جگہ تو بارش ہی ہو رہی ہے
جی صحیح فرما رہی ہیں بارش کا موسم ہے تو بارش تو ہوگی ابھی تو بیچ میں بہت گرمیاں ہو گئی تھی اب موسم بہتر ہو گیا ہے
وہ تو ہے گرمیوں سے تو تھوڑی راحت ملی ہے پر بارش کے موسم میں ایسا ہو جاتا تا ہے کی بارش اگر لگاتار ہوتی ہے تو انسان کا کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا اگر گھر کے باہر جانا ہے کچھ کام ہے تو بارش کی وجہ سے سب کام ٹل جاتا تا سمئے تو آپ جان ہیں جو سمے ایک بار چلا گیا وہ تو کبھی واپس نہیں آتا
صحیح فرما رہی ہے آپ
ایسا ہی ہے کہ بارش کے موسموں میں ایسا ہوتا ہے کی جیسے بچے ہوتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے نہیں جا پاتے ہیں جو بات جگہ جگہ گڈھے ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں تو آنے جانے میں بہت ساری پریشانیاں ہونے لگتی ہے اور جو بچ لوگ اپنے دفتر وہاں جانے لگتے ہیں وہ لوگ کو بھی بہت زیادی تکلیفیں ہونے لگ وہ لوگ اپنے دفتر نہیں جا پاتے ہیں تو ان کے بھی کت نے پیسے کٹ جاتے ہیں چھٹیوں کی وجہ سے ویسے ہی بچوں کی بھی موت ہوتی ہیں بچے اسکول نہیں گئے ان کے اسکول میں اتنی ان کو تعلیم دے دی جا رہی ہے کتنے نوٹس دے دیے جا رہے ہیں پھر بچ چوں کو لکھنے میں کافی زیادہ دقتیں آتی ہیں اب سمے کی وجہ سے
جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل بارش کی وجہ سے بہت مطلب بچے جا نہیں پاتے پڑھنے کے لیے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے کی اگر ا ایسا ہے کی اگر آپ نہیں جا رہی ہیں کہیں اور کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں وقت ایسا ہے وقت ایسا جخم ہے جو جس کی کوبھی مرہم بھی نہیں ہے اگر وہ ہم لگ گیا وہ وقت چلا گیا تو پھر وہ کبھی دوبارہ آئے گا ہی نہیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کو ٹال دیتے ہیں کی نہیں ہم آج نہیں کل کریں گے کل نہیں پرسوں کریں گے ایسے کر کر کے ان کا سمے اور بیتتا جاتا ہے اور ان کا کام بھی نہیں ہو پاتا تا ہے وہ جو کرنا رہتا ہے ان کو اسی وجہ سے ان کا سمے پورا برباد ہو جاتا ہے
جی جو لوگ سمے کی قدر نہیں کرتے تو پھر سمے ان کی قدر نہیں کرتا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اسی لیے ہم اپنے گھر پے جتنے بچے ہیں سب کو یہی سکھاتے ہیں کی بچے سارے اپنا کام جو بھی رہے وہ بالکل اپنے سمے سے کریں اپنی تعلیم کی مطلب اسکول کے جتنے کام ہیں وہ بھی اپنے سمے سے کریں تاکی ان کا سمے بالکل بھی برباد نہ ہو ان کو کل کو جا کر بالکل بھی آلس نہ ہو کی ان کے من میں ایسا آلس آئے ہی نا کی ہم اپنا کام ابھی نہیں بعد میں کریں گے بعد میں کرنے جیسی والی کوئی چیز رہے ہی نا ان کے اندر اگر ایسی چیز نہیں رہے گی تو وہ لوگ بالکل آلسی نہیں ہوں گے وہ لوگ اپنا کام بالکل سمے پر کریں گے
جی صحیح بات فرما صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھی بات بولی آپ نے
اور بتائیں آپ آپ سمے کی قدر کرتی ہیں یا نہیں مطلب ایسے آپ کے گھر پے سب چیز سمے پے ہوتا ہے
جی ہمارے یہاں سب چیز سمے سے ہوتا ہے ہم لوگ سمے کی پابند ہیں
جی بالکل ایسا ہی رہنا چاہیے انسان کو تو اور سب کو اپنا کام بالکل سمے پے ہی کرنا چاہیے کیونکی اگر سمے چلا گیا تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آتا سمے کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے کبھی بھی جو اس کی قدر نہیں کرتا وہی مطلب جو قدر نہیں کرتا اسے کچھ نہیں ملتا اور جو قدر کرتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے وہی اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے اگر یے لوگ سمے کی قدر کر رہے ہیں تو
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہم سب کو سمے کی قدر کرنی چاہیے اور دھیان دینا چاہیے کہ سب لوگ دیں
ہم ہم آج جا کر جتنا زیادہ محنت کریں گے جت نی زیادہ ہم آگے بڑھنے کی آگے کی سوچیں گے کی ہم آج اگر محنت کر رہے ہیں تو کل کو ہمیں وہی چیز بےحد ہی اچھی ہو کر ہمیں واپ پس ملے گی بےحد ہی اچھی چیز واپس ملے گی بالکل بھی ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی اگر ایسا رہے گا اور تو ہمیں کل کو جا کر کسی چیز کی تکلیف ہی اٹھانی نہیں پڑے گی کہمی ہم نے اپنے ٹائم پے اپنی سمے پے سمے کی قدر کی ہے ہم نے محنت کی ہے ہم نے اتنے کام کیے ہیں تو آگے چل کر کے ہمیں کس چیز کی تکلیف نہیں رہے گی ہمارے پاس سب کچھ رہے گا اللہ تعالی ہم نے سب جیت جائیں گے اگر ہم سمئے کی قدر کرتے ہیں تو
جی انشاء اللہ ہم بھی سب کو بولیں گے کی سمے کی قدر کریں
بالکل ضرور ہم
جی ہم بھی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ آپ سب لوگ سمے کی قدر کرو سمے کی قدر آج جانو گے تب تو آگے پڑھ کے کچھ اچ اچھا کرو گے جب ہم ہی نہ کریں گے تو پھر بچ بچے ہمارے کہاں سے دیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے کہاں سے وہ چیز فالو کریں گے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایس جی جی ایسے رہے گا اگر ہم بھی سمے کی قدر نہیں کریں گی تو ہماری بچی ہمیں دیکھ کر کیا سیکھیں گے ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کیا سیکھیں گی کہ اگر ہم سمے کی قدر نہیں کرتے تو وے لوگ کیسے کریں گے
جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل
یہی چیز سب سے بڑی ہوتی ہے کی مطلب برا وقت انسان کی پہچان نہیں ہے مطلب اس کی ہمت پہچان کرتا ہے کی برا وقت دیکھتا ہے ہمیں کی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس وقت کی کتنی قدر کر تے ہیں کتنا تم کتنی چیزیں سہے سکتے ہیں اپنی زندگی میں یہی ہماری ہمت دکھتی ہے اس وقت پے کی ہم نے کتنا زیادہ انتظار کیا ہم کتنی زیادہ سمے کی قدر کی ہے کتنا زیادہ محنت کی ہے کتنی زیادہ کام کیا ہے جو ہمارا برا وقت جا کر ہمارا اچھا وقت آئے گا ایک دن تو ضرور
جی انشاء اللہ آمین سب کا اچھا وقت آئے سب کے ساتھ ہمارا بھی وقت اچھا آئے
جی ماشاء اللہ ضرور
جی
ہم تو یہی کہتے ہیں وقت کو تو بالکل بھی برباد نہ کریں جتنا ہو سکے وقت کی عزت کرنا سیکھے وقت اس کی عزت کر تا جو مطلب وقت کی عزت کرتا ہے وقت کی عزت ہم کریں گے تو وقت ہماری عزت دنیا سے کروات تا ہے کی ہم اتنی اوپر پہنچتے ہیں اتنی اونچائی پے اتنی اچھے کام کرتے ہیں کی دنیا ہماری عزت کرتی ہے کی ہاں اس انسان نے کچھ اچھا اچھے مقام حاصل کیے ہیں اپنی زندگی پے کچھ اچھے کام کیے ہیں کی وہ انسان اس وقت پے یہاں کھڑا ہے ہمارے سامنے وقت ہماری اس طرح سے عزت کرواتا ہے
صحیح بات ہے وقت سے ہر چیز ہی اچھا رہتا ہے وقت کیا دھیان اگر ہم کریں گے تو وقت ہمارا ہمارا اچھا آئے گا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اللہ تعالی نے دیکھ کیے ہم سب کو اپنی زندگی میں چوبیس چوبیس گھنٹے دیے ہیں اگر ہم چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹوں کا بھی اچھی طرح سے استعمال کر تے ہیں ان وقت پے کچھ اچھا کام کر تے ہیں اپنے کام سارے ختم کرتے ہیں اور کچھ اچھی چیزیں سیکھتے ہیں تو ان شاء اللہ ہماری زندگی میں یہی ساری چیزیں کتنی زیادہ کام آئے گی آگے چل کر کے
جی
اور ہمیں کسی طرح کا کوئی علم نہیں رہے گا کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کوئی تکلیف نہیں رہے گی کیونکی ہم نے اپنے ہمارے وقت پے مطلب وقت کی قدر کی ہے ہم نے وقت پے اپنا کام کیا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے اگر ایسا ہی رہے گا تو پھر آگے چل کر بہت زیادہ آگے بڑھیں گے
جی بالکل صحیح فرمایا اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے ہم سب کو کیونکہ وقت ہم سب کا آتا تا ہے اگر آج ہم وقت کی قدر کریں گے تو کل وقت ہمارا ساتھ دے گا وقت پے ہمیں سب کام کرنا چاہیے ہر چیز صحیح کرو
بالکل ہم تو اپنے گھر کے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کی اپنے سارے کام وقت پے ہی کریں کیونکہ اگر آج ان کو عادت رہے گی وقت پے کام کرنے کی تو کل کو وہ بالکل بھی آلس نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے لیے جو وقت کی عزت کرتا ہے تو وقت اس کی بھی بہت عزت کرے گا ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہم مطلب ہر مشکل کے وقت مطلب ایسا ہوتا ہے ہر رات کے بعد جیسے صبح آتی ہے تو ہر مشکل کے بعد آسانی بھی تو ضرور ائے گی ہم آج اتنی مشکلوں کا کٹنائیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو کل جا کے ہمیں وہی چیز میں بےحد ہی آسان ہو کر سرلتا سے ملے گی کی ہمیں کوئی چیزوں کا بل تو سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا سب چیزیں ہمارے سامنے یو ہی رکھی ہوگی کیونکی ہم نے اتنی محنت کری ہوگی
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اللہ تعالی مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ تعالی اس کا حل بھی دے نکالتا ہے اسی لیے اللہ کے اوپر ہمیں بھروس سہ رکھنا چاہیے نماز سے نماز پڑھ کے ان سے ہی دعا مانگنی چاہیے تے آج ہمارا وقت خراب ہے تو کل اچھا بھی لائیں گے آپ
بالکل صحیح فرما رہی ہیں تو ایسا ہے وقت بدلتا ہے اس لیے کبھی گھمنڑ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی
پھر
کے اوپر اگر ہمارا برا وقت ہے تو کل اچھا بھی آئے گا اچھا ہے تو کل برا بھی آئے گا اسی لیے نا وقت کے پر کبھی کسی کو گھمن نہیں آنا چاہیے بس اتنا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرے اور اپنا ہر کام اپنے وقت پے کریں اپنے وقت پے ہے تو ان کو کل جا کل کو جا کر انہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کو جن جس چیزوں کے اوپر انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہم تو یہی کہتے ہیں سب کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے ویسے چلیے ماشاء اللہ ہمیں اس سے گفتگو کر کے بےحد اچھا لگا اللہ حافظ جی اللہ حافظ